ہیلو
السلام علیکم
اللام علیکم وعلیکم السلام
اور
تو اور کیا خریت ہے سدام
سب بڑھیا ناشتہ پانی ہو گیا
ہ ابھی ناشتہ کا تھوڑی ٹائم ہے
کھانا کا ٹائم ہے
نہیں ہے اب ٹائم ختم ہے بیچ میں ہے کچھ نہیں
تو ہو گیا
تیرہ ہو گیا
ہمر سب ہو گیا
ہ ٹھیک ہے
تمہارا
یہ سب میں کچھ اتھی نہیں بولا جاتا ہے
آ
کچھ نہیں
اور محرم بھی ت کیا نا
ہاں
ہاں
ہاں
ہوں ہ
تیرا بھی بھیتا کیسا گیا ما میں اچھا لگاار
ٹھیک ہے ن داد ہ گ تھ ہوت جا گھوم
ہاں کیسے نہیں جائیں گے-
کتنے دن گھومتا ہے ا توھر-
دو دن آسے ایک ہی دن ن چھوٹ- ٹی ایک بڑی ہوتی ہے تب-
ہوں
تو کتنے دن کی کا بات ہے ایسے
ملان کے دن
ملان کے دن کیایا تھا-
ہاں
ہوں سپٹ تج دونوں بنتا ہے-
ہاں
سپر تجہ دونوں بنتا ہےاں
ہاں
ہوں سیپر تج ا کاغذ والا بنتا ہے کہ کپڑا والا-
نہیں کپڑا والا تھا اس ور سے-
ہوں تب تو پرائز لیا ہوگا نا-
ہوں ملال تھا
ہوں پیسہ ملتا ہے کہ-
آ
نہیں پیسہ بھی اور کچھ ملتا ہے کچھ بھی سامان ومان-
سیلڈ وغیرہ-
ہوں
سیلڈ کپ ملتا ہے-
کام ملتا ہے ادھر نہیں ملتا ہے نہیں پتہ ہے-
ہ ہ این کے سل کپ ملتا ہے-
ہاں تو ادھر بھی وہی ہے کیا-
آب ممی آپ تو بڑھیا ہیں-
ہاں ٹھیک ہے تھوڑا- تھوڑا- طبیعت نساج ہے اچھا نہیں ہے- امی کا تھوڑا نشہ چل رہا ہے-
ہاں- ہاں
پیر میں جخم ہے- انفیکشن ہو گیا تھا کٹ گیا- نہیں انفیکشن ہو گیا تھا گر گئی تھی- تو کٹ گیا تھا- دھیان نہیں دینے کی وجہ سے وہی- جخم بڑھ گیا تھا انفیکشن ہو گیا تھا-
ہوں
ہوں- ہوں-
ابھی کیسا ہے-
ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے دوائی چل ہی رہا ہے
یہیں سے کہ رانچی سے
انا ہی دیکھوانا پڑا تھا رانچی سے نہیں رہ سے
تو جخم وہ چبی ہےائیے ہے کہ ٹھ ہو گیا
نہیںائ ن تے کوو ابھی ٹھ نہیں ہوا
چلتے پھرتے ہے کہ
نہیں پہلے تو نہیں ہی چل رہی تھی
ہوں
ابھی وااکر خرید کے دیے ہیں تو چلتی ہے تھوڑا بہت بس باہر بھیتر
ہوں
ہوں
تو ٹوٹ بھی گیا تھا کان
نہیں ڈاکٹر مانا کیا تھا وزن لوڈ نہیں دینا تھا اس جخم پہ پیرے میں تھا نا
ہوں
تو چلتی تو انفیکشن نہیں بھرتا جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اسی وجہ سے بیڈ ریسٹ میں تھی بیڈے پر سب مطلب ہو رہا تھا ابھی تو ابھی بڑی ای کے یہاں ہے
سوئی دوبائی ڈھنگ سے کراؤ
ہوں
چلنے لگے گی
ہاں چلے گی
اچھا ڈاکٹر سے دکھاؤ
ہ ہ دکھا رہے ہیں تھوڑا ہاں دقت
منی پرابلم ہے
ہوں
بیٹا لوگ نہیں دکھا رہے ہیں کیا
اور لگوں تو
پیسہ خنا خرچا خرچا کرنا نہیں چاہتے ہیں
نہیں کرتے ہیں
جو پیسہ خرا کرنا چاہتے تو آدمی چلنے لگتے اب تک
نہیں
یعنی صحیح ڈھنگ سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا تبھی تو ابھی تک نہیں چل پائے ہیں کتنے دن سے بیمار ہے
ہو گیا مئی میں دو مئی کو دکھائے تھے
ہوں
ہوں
نہیں تو پھر کھانے پینے میں تھوڑا دھیان دینا ہوگا اچھا چیز کھانا ہوگا انرجیٹک چیز کھائیں گے تبھی نا
یہ پرابلم ہے
تبے ن ٹھیک ہوں گے
ہ نرگس آئی تھی تو وہ لے کے آئی تھی ہ ڈرائی فروٹس وہی تھوڑا بہت دی ہے تو کھاتی ہے
سوڑا بہت
رج ہ تو یہاں نہیں ن رہتی ہے رانچی رہتی ہے نا
ڈیلی فائیں گتا بنا
ڈیلی کھاتی ہوگی تھوڑا تھوڑا لا کے دی تھی
جی ہوں
ہوں
ہھ ن بابا جان کہاں ہے
ا پ گھر پر ہی ہیں
ہوں ہ ٹھیکٹاک ہاں
ہاں ٹھیک ہی ہے
کام وم کر لیتے ہیں کہ وہ بھی بیڈ ریسٹ میں ہیں
نہیں کرتے ہیں وہ
ہوں سواستھ بڑھیاں ہے نا
ہوں ان کا اتنا مساج نہیں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہی رہتے ہیں
ہ نہیں اچھا ہے ان کا بڑھیا سے علاج کروائیے دھ داک کے اور کھانا پینا ٹائم سے دوا ٹائم سے دیا جائے تب نہ ٹھیک ہوں گے
ہوں ہ آج کل کوئی کرنا چاہتا ہے وہ تو ہے دوائی بیرو کے ہم ہی دیتے ہیں
ہوں
ہوں
وہ تو سگنی بائی سگنی بنا ہوا ہے نام
ہاں وہ تو ہےی ہے
آاں جو کر رہا ہے کل اس کو ہوگا نہیں کرے گا نہیں ہوگا وہ تو آج آج کال سب کے لگاتار لگلے ہیں سب آج تمہارے ساتھ کل ہمارے ساتھ ہے تو
ہوں اور ہوں گلبانو اھی گسا رہی تھی وہ بول دیے تھت ہاں
گغسانے سے کاا ہوگا
ہوں
سمپل فھنڈا ہے آپ کریں گے تو آپ کو ہوگا تو بچہ جو دیکھ رہا ہے وہی نا کرے گا ان کا بھی ہےان ہوگا نا دیکھے گا کہ ہم کو کر رہے ہیں دادی کو تو کل وہ بھی کرے گی نہیں ت نہیں کرے گی
ہوں
جو دھتا ہو نا سیکھتا ہے
ہاں
تو سب کا سیڑھی بائی سیڑھی لگا ہوا ہے
ہوں پلیٹلیٹ یہ سب کام ہو جاتا ہے نا بزرگ ہے دودھ اھتے کیلشیم کمی ہو جاتا ہے
اور پیتا کے جس پہ ہے ٹھیک ہو جائے گا
ہوں اس کا پتاہ کہ ن
ہوں
ہوں اسے بہت جلدی ہوتا ہے ہاں پھر بھیی نہیں پپیتا کے ج ہ جلدی تھوڑا سا